السلام علیکم کیا حال ہے بھائی آپ ٹھیک ہیں
جی الحمد للہ میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہیں ایے
جی الحمد للہ اور سنائیے گھر پہ سب ٹھیک
ہاں جی بالکل الحمد للہ میرے گھر پہ س بھی ٹیک آپ بتائیں آپ کہ گھر میں س بھی ٹیک ٹھیک ہے آپ کے والدین آپ کے بھائی بہن سبھی ٹھیک ہے
الحمد للہ سبھی ٹھیک ہیں اور سنائیے
کیا کر رہے ہو
کیا کر رہے تھے ابھی
میں بھی بس بیٹھا ہی تھا ٹی وی دیکھ رہا تھا
جی جی جی
جی
اور آپ اپنا زیادہ تر وقت ٹی وی گزارنے میں ہی گزارتے ہیں
نہیں ٹی وی دیکھنے کے سات فون بھی چلا لیتے ہیں کیا کریں
ٹھیک ٹھیک ٹھیک میں بس بیٹھا تھا اور میرے ذہن میں خیال آیا کہ وقت کی اہمیت انسان کو بہت ہی دیر بعد معلوم ہوتی ہے کیونکہ دیکھا جائے تو آج کل کے دور میں جو انسان ہیں جیسے آپ بول رہے تھے میٹ ٹی وی دیکھ رہا تھا تو اگر ہم چاہیے کہ ہم انسان کو چاہیے وہ اپنے وقت کو کسی اچھے کام میں لگائے جس سے اس کی تعلیم میں اضافہ ہو اس کے ایمان میں اضافہ ہو آپ کا کیا کہن آس متعلق
جی دیکھیے آپ نے صحیح کہا کہ میں ٹی وی دیکھ رہا تھا بیٹھ رہا تھا لیکن جو ہے کہ اگر ہم پہلے ہی دیکھے وقت کیا ہے وقت کی بات کرتے ہیں جو ہے کہ اللہ تعالی کی سب سے بڑی نعمت کی ہے قیمتی چیز جو ہے وہ ہے وقت اسے ضائع کرنے کے جو ہے کہ ہمیں کافی زیادہ نقصان نقصانات ہوتا ہے کافی زیادہ جو ہے کہ اگر ہم بیٹھے رہتے ہیں اس سے بھی ہمیں کافی وقت ضائع ہوتا ہے ہمیں یہ چاہیے کہ وقت کا جو ہے نا اچھے سے استعمال کرنا چاہیے جب بھی ہم بیٹھے ہو تو قرآن پڑھ لینا چاہیے تاکہ انسان کو دماغ میں بیٹھے بیٹھائے
فضول چیزیں نہ آئے جب انسان جب جب انسان جب انسان جب انسان کیا بولتے ہیں اس کو جب بیٹھا رہتا ہے ہاں تو کافی زیادہ خرافاتی دماغ آ جاتا ہے اسی لیے اگر ہم دیکھیں جب جب بھی یہ وقت ہے کہ ہمیں ایسے استعمال کرنا چاہیے تاکہ کوئی جو ہے ذہن میں کوئی غلط کام نہ آئے کوئی ادھر ادھر کے خیال نہ ہے تو اس کو ہمیں چاہیے کہ اچھے سے قدر کرنی چاہیے
جی بالکل بالکل تو ایک سوال ہے آپ کے حساب سے وقت کرنے والا انسان کیسا ہوتا ہے وقت کی قدر کرنے والا انسان
وقت وقت کی قدر کرنے والا اگر ہم دیکھیں جو ہے کہ انس محنتی انسان اگر ہم دیکھیں جو صبح انسان اٹھتا ہے ہاں ہ بالکل جیسے تو انسان دیکھ کے صبح اٹھتا ہے اگر ہم دیکھیں ہمارے والدین جو ہے صبح اٹھتے ہیں اور وہ نکل جاتا ہے ہمارا اگر ہم اپنے باپ کی بات کریں چاہے وہ جاب ہو یا کو بھی مزدوری کیوں نہ ہو لیکن وہ ہاںاں ہاں جی بالکل جب وہ ص صبح اٹھتا ہے وہ اپنا جو ہے اس کا جو دن کا جو رہنے رہن سہن وہ ایک جو مختصر وقت ہے رکھ ہے صبح نکلنے کا آنے جانے کا اگر وہ صبح دیر سے اٹھے گا تو اس کو پہلے ہی کام نہیں ملے گا چاہے وہ آفس ہو یا اگر وہ آفس کس لیٹ پہنچتا ہے دیر سے پہنچتا ہے تو اس کو ڈانٹ کھانی ہے یا تو جان ہی نہیں ہے
اور اگر ہم دیکھیں جو وقت کی قدر کرنے والا انسان جو ہوتا ہے وہ کافی پہلے ہم دیکھے ذمہ دار ہوتا ہے وہ اپنا جو وقت ہے ضائع نہیں ہونے دے گا وقت پہ آئے گا وقت پہ کھائے گا اور وقت پہ ہی کام پہ جائے گا ایسے فضول کام ہی نہیں کرے گا فضول خرچی نہیں کر کرے گا یہ بھی سارا جو ہے کہ ذمہ دار انسان میں ہی آ جاتا ہے اور اگر ہم دیکھیں کہ سب سے بڑا جو ہے وقت ذمہ دار انسان ہے وہی کامیاب ہوتا ہے جو وقت کی قدر کرنے والا انسان ہوتا ہے وہی کامیاب ہوتا اگر ہم دیکھیں جب ہمارے امتحان ہوتے ہیں تو جو کافی زیادہ بچے ہیں کہ ایگزام کے ایک دن پہلے پڑھتے ہیں اور تب کہتے ہیں کہ اتنا سارا سلیبس ہے اتنا زیادہ پڑھائی کرنی ہے تو مجھ سے کیسے ہوگا ان کو احساس ہی نہیں ہے اسکول والوں کو یا ہمارے استاد کو احساس کہ میں کیسے پڑھوں لیکن اگر ہم دیکھیں وقت کے ساتھ اگر وہ دھیرے دھیرے پڑتا جب سے اسٹارٹنگ سے بیٹھتا پہلے سے آرام آرام سے دھیرے دھیرے تو سب کچھ آسانی سے آرام سے ہو جاتا لیکن وہ کیا کرتا ہے وہ ایسی جو مہینے برس سال بھر کیا کرتا ہے مزے لے رہا ہوتا ہے ٹسنے کر رہا ہوتا ہے گھومتا پھرتا ہے لیکن جو پڑھائی نہیں کرتا ہے اور پھر اس کو امتحان کے وقت آخری دن میں کافی زیادہ جو ہے مشکلات سامنے آ جاتی ہے اور اس کا جو ہے نقصان اس کی پڑھائی میں ہو جاتا ہے اگر ہم دیکھیں
جی بالکل بالکل بالکل میں بھی یہی کہہ رہا تھا کہ جو
ہلو ہلو
کرتے ہیں جب ان کے امتحانات ہوتے ہیں
ہوں
پہلے سے بڑ دیتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ پہلے سے سے ہی جب جیسے ان کے کلاسز اسٹارٹ ہو گئے تو اسی دن سے اسٹارٹ کر دے اپنا اپنی پڑھائی شروع کر دے جس سے ان کی جو ذہنی دباؤ پیدا ہوتا ہے ایگزاموں کے امتحانات کے دوران تو وہ کم ہو جاتا ہے انسان کو چاہیے ہمیشہ کہ اپنا وقت ایسے کاموں میں لگائے جس سے اس کو آگے جا کے فائدہ ہو اگر چاہے تو وہ پڑھائی میں لگا سکتا ہے نماز پڑھ سکتا ہے دینی تعلیم حاصل کر سائے جس میں جس سے ا کی عقل میں اضافہ ہو جس سے ا کا ذہنی دباؤ کم ہو جائے
جی بالکل اگر ہم دیکھیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے جو وقت ضائع کرتا ہے اس کے کیا نقصانات ہوتے ہیں اور اس سے کیا وجوہات ہمیں سامنے جو ہے کہ پیش آتے ہیں اس سے ہم کل کو جو ہے کہ جب ہم وقت ضاائع کرتے اس سے کیا کیا جو نقصانات ہیں کیا پیش آتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے ان کی جو وجہ ہے وہ کیا ہے
دیکھیے تو آج کل کے نوجوان جو ہے جو وقت ضائع کرتے ہیں وہ زیادہ تر تو موبائل فونوں پہ ہی لگے رہتے ہیں وہ اپنا وقت اسی میں موصول کر دیتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ اپنا وقت کسی ایسے کام میں استعمال کرے جس سے ان کو بھی فائدہ ہو ان کے والدین کو بھی فائدہ ہو جیسے کہ کہ ہم دیکھتے ہیں جو ہمارے بڑے بزرگ ہیں وہ صبح جلدی اٹھ جاتا ہیں نماز وغیرہ پڑھ کے اپنے کام سارے ختم کر دیتے ہیں پھر جو ہمارے گھر کا چھوٹا ہوتا ہے وہ دس بجے بارہ بجے اٹھتا ہے اور پھر بولتا ہے آج کا دن تو ختم ہو گیا اب میں آج کیا ہی پڑھ پاؤں گا تو انسان کو
رہا
تو انسان کو چاہیے کہ اپنے وقت پہ وقت کی پابندی بہت ہی بہترین طریقے سے کرے تاکہ اس کے آنے والے جو آنے والے وقت میں جو آنے والا وقت ہے تو اس کو اس ٹائم ذہن ان دباؤ ن آ جائے
اگر ہم اگر جیسے آپ نے کہا کہ لیٹ اٹھتا ہے میرا بھی ایک جو دوست تو فیضان نام ہے اس کا وہ بھی کافی زیادہ لیٹ اٹھتا ہے ہ اس کو میں روز کہتا ہوں کہ نہیں جلدی اٹھا کر یار کیا کرتا ہے کہیں جانا ہے یا اگر ہم دیکھیں ہاں کچھ وقت پہلے اس کی جو ہے کہ پڑھائی ختم ہو چکی ہے تو اب وہ کافی زیادہ جو ہے کہ دیر سے اٹھتا ہے وقت کی قدر نہیں کرتا بہت ہی جو ہے کہ دیر بعد سو جاتا ہے اس سے بھی کافی زیادہ نقصان ہے ہاں بہت جی بالکل بہت آلسی ہو گئے جب بھی میں اس کو بولتا ہوں کیا چلو جائیں گے کہیں تب وہ بولتا ہے نہیں میں آج نہیں آ سکتا دیکھوں گا وغیرہ وغیرہ
بالکل بالکل آپ کو بھی چاہیے کہ اسے سمجھائے کہ بھائی آپ لیٹ اٹھ رہے ہو زیادہ دیر سے سو رہے ہو جلدی اٹھا کرو نماز پڑھا کرو تو اس سے اس میں اس کو بھی
بہت سمجھائے گا اگر ہم میں دیکھوں تو وہ کافی زیادہ جو ہے نا فون اگر ہم دیکھیں آج کل فون کے ذریعے کافی زیادہ چیز ہے جو ہے کہ اچھی چیزیں بھی آتی ہیں گندی چیزیں بھی آ جاتی ہے تو اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ اس میں جو ہے کہ آلس آلثیہ ہو گیا ہے اور وقت کو ضائع کرتا ہے غلط وقت پہ فون چلانا غلط وقت پہ جو ہے اٹھنا اس کے صحت کے لیے بہت ہی جو ہے میں اگر دیکھ
بالکل وقت پہ سوونا وقت پہ اٹھنا یہ اس کا بھی صحت پہ بہت ہی برا اثر پڑتا ہے پہلے تو اگر دیر جب تک کوئی موبائل فون چلاتا رہتا ہے تو اس کی آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں دیر تک سونا دیر سے اٹھنا اس سے اس کی صحت بھی خراب ہو ہو سکتی ہے تو آپ کو چاہیے کہ اسے زیادہ سے زیادہ سمجھائے کہ آپ ایسا نہ کریں آپ کی صحت اس سے خراب ہو سکتی ہے تو امید ہے کہ وہ بھی شاید مان جائے
جی بالکل وقت کی پابندی ہمارے زندگی میں بہت ضروری ہے کیونکہ اگر ہم دیکھے پڑھائی اور کام کے لئے جو ہے وقت کی قدر کرنا بہت ضروری ہے جب بھی ہمیں چاہیے کہ اگر ہم بیٹھے ہیں تو کوئی نہ کوئی پڑھائی کرے کتابیں کھولے ہمیشہ ہمیشہ اگر کچھ بھی نہ ہو پڑا اس سے ہمیں فائدہ ہی حاصل ہوتا ہے
جی بالکل ہمیں ہر ہر لمحے کو قیمتی سمجھنا چاہیے اور اپنا وقت ك صرف اچھے اور مفید کاموں میں گزارنا چاہیے
جی بالکل
چلیے آپ سے اس بارے میں بات کر کر بہت اچھا لگا امید ہے آپ کو بھی اچھا لگا ہوگا
جی بالکل مجھے آپ کے ساتھ بات کر کے بہت ہی اچھا لگا میرری دل کو ٹھنڈک مل گئی
بہت خوب بہت خوب
چلیے اپنا خیال رکھیں اپنے گھر والوں کا بھی
جی آپ بھی جی بالکل بالکل آپ بھی چلیے اللہ حافظ